جی کیا حال ہلو جی ہاں ہیلو تو کیا حال ٹھیک ہو آپ اچھے سے ہو جی جی ہاں ہلو ہلو ہلو ہلو آواز آنی ہے نا میری آپ کے پاس وعلیکم السلام تو کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ جی جی جی اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی جی
ہاں ٹھیک ٹھیک اور بتاؤ کیا حال چال ہے آپ کے بس چل رہی ہے زندگی یا پھر کیا کر رہے ہو آپ آج کل
بس اچھے سے گھوم رہے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اور کہاں گھوم رہے تھے آج ہوں کہاں گھوم رہے تھے کہہ رہے تھے نا گھوم رہے ہو کہاں گھوم رہے ہو
گھر میں
ہاں گھر میں گھومتا ہے کوئی مطلب ایک جی کیا بات ہے کرے اب گھر میں کون گھومتا ہے
نہیں
ہاں آپ گھومتے ہو تو کہاں ایک کونے سے دوسرے کونے گھومتے ہو ایک کونے سے دوسرے کونے گھومتی ہو آپ
جی جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح جی
کیا کیسے گھومتے ہو ذا مجھے یہ بھی بتاؤ اچھے سے بتاؤ
آپ کو پت ہے چھوڑیے وہ آپ کو پت ہے ہم ن کری ت یہ میں مطلب نا ایسے دیکھ رہی تھی میں فون اس پیارے ا تھے دو بہارے تھے ٹھیک ہے دو بار سی وہ آپس میں بہات کر رہے تھے
اچھا
آپ کو پتا ہے ان کی آواز کیسی آتی ہے اب
ارے مجھے اپ اپنی بات اپنی بات اب کیجیے نا آپ کیوں ادھر ادھر کی بات کر رہے اگر آپ کو کہنے اپنی باتیں نہیں ہاں کوئی بات نہیں ہاں کوئی بات نہیں ویسے آپ اپنی بات مجھے ایک بات بتائیے نا بھائی کہ کیسے گھومتے ہیں آپ ایک کمرے سے مطلب ایک کونے سے دوسرے اسی پہ با بوولے نا کہ کیا بک
آپ یہ وہ اچھا مقبت اپ گھر کے حال چال
بتاؤ کیا حال چال ہے بتاؤ ہ ہ ہ
صبح میں اٹھتی ہوں پھر ہم چائے پیتے ہیں کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ
ہوں ہوں چھپ کر کے بیٹھتے ہوں کیا کرتے
فون دیکھتے ہیں
اچھا خالی فون دیکھتے ہیں
جی
ہوں
اس کے بعد بات تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ میرے بھائی جان دوسرے بھائی بھی فون دیکھتے ہیں
اچھا ٹھیک
اور تیسری تو نہیں ہے بہنوں میں ہی وہ بھی فون ہی دیکھتی ہے
اچھا اچھاطلب
آ کوولیں گے آپوں گی سیکھ تو بھائی ہی میں نے لڑکوں میں ہی پیدا ہوئی ہوں میں وہاں بھی وہاں بھی بائی یہاں بھی بائی وہاں بھی بائی یہاں بھی بائی لجک تو مے ہونے کے وقت نہیں تھی
ٹھیک ٹھیک ہاں بڑیا باتا
کچھ کرتی ہوں آپ کو نہیں ہے وہ تو غلط بات ہوتی ہے نا
اچھا
بولتے مرد کیا ہوتا ہے مب ملب
جی جی جی جی جی صحیح صحیح ہاں یہ بات تو بول رہے ہیں آپ ج ہوں وہ تو ہوتا ہی آپ کیا ہی بولیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے اسکول میں پرسوں جو ہے وہ میٹ
بس بس ہاں جی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اچھے سے اور آپ
اچھا آپ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے جی جی کیوں ایسا کیا ہو گیا وہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے جی اچ اچھا
دو بار تو اس بارے میں بات چیت کر چکے ہیں ہم
اچھا پر آپ نے پوری طرح سے تو نہیں بتایا نا کہ کیا کیا ہوا ہے
پوری طرح سے مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے پوچھنے نہیں آئے آپ مجھ سے
اچھا آپ نے مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ آپ کے مارکس پرسنٹیج کتنے تھے وہ بھی آپ نے مجھے بتایا کم سے وہ تو بتا سکتے ہیں نا
پھول کتنے پیارے ہوتے ہیں نا
ہاں ہوں ہ نہیں میں کہہا ہ میں وہ نہیں کہہ رہا ہ میں کہ رہ ہ مارکس پرسنجٹ کتنے ہے وہ آپ کو بتا دیجے نا جی
اچھے آئے ہیں
ہاں مل کتنے آئے ہیں بی میں پوچھ رہا ہوں نا جی اچھے مطلب کتنے وہی تو اچ اچھے میں تو وہی کہہ رہا ہوں کتنے
اچھے میرے حساب سے اچھا آئے ہے آپ کے حساب سے بھی اچھے ہی آئے ہیں
ہاں تو وہی اچھے سو میں سے ہوتے ہیں نا کتنے آئے ہیں نائن آئے ہے نائنٹی فائیو آئے ہے جی جی جی نبے پچانوے چھیانوے
ح کہ میں جاننے میں مطلب بولنے میں یہ نہیں ہوں دلچسپ نہیں ہے دلچسپ نہیں ہے میری آپ کو بولنے
جی میں نہیں ہی بولنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ہاں میرے کم آئے ہیں تو اسی وجہ سے
جی میرے کام آئے ہیں کیوں کیوں میرے کام ہے نہیں میرا اچھا مجھے آپ کو نہیں بول مجھے آپ کو نہیں بولنا ہے جی
اچھا چلو ٹھیک ہے میںات بتاؤ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی بات نہیں ایسی ہم
آپ لوگوں نے کھانا کھایا
ہاں ہم نے تو ابھی کھانا کھایا مطلب ابھی کھانا کھا کے اوپر ہی گھر پہ ہمارے یہاں سالن کچھ وہ ماما نے کچھ کھچڑی وہ جو بنائی تھی میں نے مرغا لایا تھا پرسوں تو اسی کی وہ انہوں نے کچھ کھچڑی بنائی تھی جی ت اس سلسلے میں مطلب اسی کے مب ویسا ہی کھچڑی جو ان نے بولا تھا کہ اس کو ویسے ہی جو پیسز نہیں ایسا تو نہیں ہوا آپ کو
وہاں پہ آپ کے کمرے میں بہت شانتی ہے
ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا جو مجھے نہیں پتا چلا آپ کے پاس مطلب کیا ہی ایسے وجوہات گے جو ہے آپ ایسا بول رہے ہیں
جی وہاں پہ جب ہم پچھلی بار چڑھے تھے تو وہاں پہمک کھان کا بہت بہوت را سا حس ب ابھی چپ کر کے بیٹھا تو مجھے لگا آپ کے مار آئے
نہیں نہیں ویسا کچھ نہیں ہوا ہے کوئی بات نہیں ویسی ہوں اور بتائیے آپ آپ کی نینا سے بات ہوتی ہے یا پھر نہیں ابھی بات نہیں ہوتی ہے ہم سے ہ ہوتی ہے لگاتار ہوتی ہے ہ کیا کیا
کیا کام کیا ہوا یا ت کم ہوا ہوا ہے اس لیے ب جی جی
ہوں میں وہی کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ لگاتار بہت ہوتی ہے پھر نہیں لگاتار بات نہیں ہوتی ہے ان سے ہ
مگر لگ ہاں ہوتی ہے ہوتی رہتی ہے
اچھا تو مطلب کل بات ہوئی یا پھر آج بات نہیں ہوئی
بھی آج آج بھی بہت کل کامج ریاد ہی نہیں ہے کل کا سال ان مجھ یاد نہیں ہے اب کی بعات کہاں سے یاد
توو ہو سے ہوں
آج میں نے ان کو پتا نہیں کچھ آٹھ کچھ ایسا ہی ہو ب واتت یہ فون کال کتھی
اچھا یہی سے کی تھی آپ نے تب انہیں اٹھایا تھا آپ کا فون جی ہوں ہوں ہوں اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے خوشی سے بات ہوئی یا پھر نہیں ان سے ابھی بات نہیں ہو رہی ہے آپ
ان سے تو میں نے بہت نہیں کیا تھا آپ سے مجھے یاد بھی نہیں ہاں مت کی ہوگی میں نے
اچھا ٹھیک
انن سے تو زیادہ تر بات نہیں ہوتی میں نینا سے ہی بات کرتی ہوں
اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے آپ کو جانا وانا نہیں کہیں خوشی کہہ رہی تھی کہ یہاں
ہاں مجھے کہہ رہے ہو ہمیں جانا ہے گھومنا ہم مجھے بولیے
ہ ہاں گھومنے کا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جائیں گے پر یہ جو بڑے تیار ہی نہیں ہو رہے تو ہم کیا کریں گے اس سلسلے میں
نہیں غلت غلط ہوتا ہے ہمیں پھر سمر ویکیشن بھی ختم ہو جائے گی اور
میں تب سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تب سے آپ بابا کو تی یار کیجیے بایوں کو میں تیار کرتا ہوں اور کیا میں بولوں گا آپ سے
اب ہم بعد میں جائیں گے تب موقع نہیں ملے گا کیونکہ پھر اسکول کے دکھ منانے ہیں کی
ہوں ہوں وہی تو میں ان سطب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہے تو پھر بعد میں بھی بچوں کو جو ہے
کہنا نہیں ہے کو نکالنا ہے مانتے نہیں ہیں کوئی گیارہ سال
تو میں کیا ہی ان کو بولوں گا اس کے بعد میں کیا بولوں گا جیسے میرے پاس آج موقع ہے میں تو اٹھاؤ نک نکلا میرے پاس جب وقت تھا جب موقع ہی نہیں ملتا ہے تو کیا بولوں گا میں ان سب کو
لوگ تیار تھ ہم بھی اب اپنے گھر میں لوگوں کو تیار کرنا ہے
ہاں وہی نا تیار ہی نہیں ہوتے یہ تو اس سلسلے میں کیا ہی بول سکتا ہوں میں ان کو
بولا ان کو میں خود ہی تیار کروں گی کل آپ دےھے گا
ہی
آپ نے مجھے تو نہیں بولا ان کو تیار کرنے کو جب مجھے ب
ہاں تو آپ بول رہا ہوں نا میں آپ کو کی ان کو تیار کیجیے
اور اس سے انہوں نے بولا ہاں ہم جائیں گے
کنوں نے بولا ہاں ہاں تو پھر ان کو بولی ٹھیک ہے پھر ایک دن مقرر کیجیے جو
مقرر مگر سارے تو ملنے چاہیے بولنے چاہیے کہ جانا ہے
خوشی نینا اور جو یہ خوشی نینا اور بو ہے نا وہ تو تیار ہی ہے وہ تو انہ ہی کا انتظار کریں مطب ڈی جی بابا اور تا ہوگا ان میں سے جب یہ کریں گے تو وہ تو تیار ہی ہے ہر دن ان کے پاس مطلب جب تک چھٹی ہے ہاں وہ بھی جب تک چھٹی ہے نا تب تک وہ بھی تیار ہے
دیکے خوشی ہے ن ن خوشی ہم لوگ بہت لوگ ہیں تو ایک ہی ہمیں ٹورسٹ بس میں
ہاں نہیں وہ تو پتا نہیں مجھے اپنی گاڑیوں میں جائیں گے یا کیسے جائیں گے تو مگر ان کو مطلب نکال رہے ہیں
ہمیں ایک ہی گاڑی ہمیں الگ الگ گاڑیوں میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ایک گاڑی میں جان کیونکہ ہمیں کوئی گاڑی چلانے وال گاڑی چلانے وال
تیاری
چار لوگ ہوں گے اور جو چار لوگ گاڑی چلا رہے ہوں گے وہ نہیں تھکیں گے ان کو کیا انجوائمنٹ
وہ مجھے نہیں پتا میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی بڑی تیاری ہونی چاہیے پھر وہ ایسی جلد بازی میں وہ چیز نہیں ہو پائے گی اگر آپ ان کو فی الحال ایک بار ایس ہی نکالیں گے نا اپنے
کرنے کا مگر جب اپ ک سے کم سے کم کرے نا
کیا
کل سے کیجیے نا کٹٹ کے ان کو بولیے
ہاں تو ہاں تو بولیں گے وہ مگر یہ اپنی گاڑیوں میں مطلب تیار ہو جائیں گے جانے کے لیے ہاں
نیند کو بولنا ہے ہمیں جانا ہے پھر مزہ آئے گا نا
ہاں تو وہ تو میں بھی تیار ہوں نا تب سے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ ان کو اگر ہم ایسے بولیں گے نا آپ اس میں جائیں گے ایک ہی ساتھ جائیں گے ایک ہی گاڑی میں جائیں گے تو پھر وہ چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہ
کیا ہے نا
اور تو وہی اسی کے لیے تو ابی
یہ ہم لوگ روز جاتے ہیں بڑے مت آتے ہے بڑوں مزہ آتا ہے نا
آپ سن ہی نہیں رہے ہو یہاں کی بات میں بولوں گا کیا
کیا
میں کہہ رہا ہوں اگر اسی کے لین کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی میں ہی آؤ آپ کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو تی اگر ویسے تیار کریں گے نا ان کو کہ ایک ہی گاڑی میں جانا ہے تو پھر یہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کے لیے ان کو ایک
وہ اسی کےے مانا الگ الگ کے نہیں مانا ایک ح سہ جانے کو
ارے وہ بولتے بولنے کی بات ہوتی الگ ان کو کرنے کی
آپ ایک ہی میں جائیں گے آپ کاؤ کوئی
مجھے نہیں پتا پھر کیا کرنا ہے چلیے ہمارا وقت ب اختتام ہوتا ہے آپ سو جائیے ہم کل بات کریں گے پھر اس کے بارے میں ہے نا ٹھیک